ہلو بھائی ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام حمی سلام کے ہیں بھائی
وعلیکم السلام عرسب خیریت
اتر ر ب نہیں ہم اوپر سے کاارٹ کر کسم سے نہیں ل لیب ہم ہیلو
اور سب خیریت
سب ٹھیک ہے بھائی ہاں
یہ گا
موسم آم کی سو پوٹ کے لےگ رہے ہیں تنیر سے وہ بھی
کاچی
ابھی مفتی آم دیا تل کو انعام کے طور پر
او
ہ ارے پڑھائی میں پڑھائی پڑھائی میں سب بہتر ہے نا لوگ ہمیں پر بہتر نہیں اس میں ہے ہ ہ سب بہتر لوگ ہیں تو بہترین بہترین چیز سے نوازا جائے گا نا بھائی ہوں
موسممی کا جوس پیے گا کہ نہیں پہلے بتاؤ نا
ہلااد
آو
جی
ہ جا ہ
آئے گا تب تو
آئیں پیسہ آنے لگا نا رست ہم ضرور گھومنے آئیں گے ضرور گھومنے آئیں گے تمہارے یہاں
سارا پہلے سے اپ د لیی خوب
ہمم کتنا جائے گا مطلب
ہمم اب پتہ نہیں یار اب ابھی تو پروسیسنگ میں سات سو بتا رہا ہے
ہمم ہمم
پتا نہیں کتنا آئے گا ابھی یار پسل پل پول نہیں مل رہا ہے ہم کو پسول نہیں مل رہا ہے کہاں پشل رکھل ہے یار کہاں رکھا ہوا ہے پسل
کییسا ویسا بھیج دیا
ہاں بھیج دیں
پیسہ ویسا بھیج دیا
بھیج دے بھائی بھیج دے
کیا بول رہے ہیں بھائی
کچ نہ
اگر دینا ہے تو دے دے بھائی بہت دعا دوں گا بہت سارا بہت سارا سمجھا
دیں گے ابھی ابھی تو نہیں ہے پر دیں گے دیں گے ٹینشن نہیں
جی چاکوے تو نہیں مل رہا ہے ہم کو کاانچی سے کاٹتا ہے یہ لوگ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم کو
دا
د کافی ہے دانتی کافی نہیں ہےان بات اپورٹ کے لائے نے کہ کہ ایک طرف سے کاٹ کے دے دو مجھ کو تو وہی چیز نے کرنا ہے ب ہے افسر نیچے ہم اوپر آ گئے ہیں نا بھائی تو دیکھنی ہے بھائی کہاں پر پ کہاں پر چاقو ہے تالا لگا ہوا ہے اس سے ہوگا
چلو کولی تینوں آ ایکٹھون ہو
تالا لگا ہوا ہے
سا بتا تو ایک گھنٹہ سے بیٹھل بے کول لے جلدی چلیے ہوں
ہیلو بھائی ہیلو بھائی جو بھی بولنا ہے اردو میں بولیے نا بھائی
ہم ادھر بات کر رہے تھے بھائی
تب وہ کوئی دقت نہیں کدھر بھی بات کری ہے وہ تو ہم بولیے نا
ہمم ہمم بولو
ہمم ہمم کی سمجھ سکتے ہیں نا بھائی کیا کیا کیا کیا ہو رہا ہے بائی چقو نہیں مل رہا ہے چاقو ہوتا اوپر اوپر چاقو ہوگا اے افسر کہاں چاقو کہاں تھا وقت سو تھا نا یار بھائی سے بات کر رہے ہیں آاں مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا ہلو بھائی سنا ہے دے رہا ہے
ہاں
بولیے بھائی آم کھائیے گا آپ بھی
چلائیے گا کب تک آؤں گا
وہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ مانع کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ خالی کھائیے گا
کھانے والا چیز ہی پھر مانا
تل بھائی قسم صحی پتا ہے سات سو پروسیسنگ میں میرا آیا ہے سات سو پوسو س سات سو ہاں پہلے دو سو دو سو تیس روپے پہلاے تھا پروسیسنگ میں وہاں پر بتا رہا تھا پمٹ جات آج دے تو صاف کسٹم سے پروسیسنگ سے بتا رہا ہے پروسیسنگ پروسیسنگ مطلب کہ ہوتا ہے جاری یا کوشش اسی طرح سمجھے دکھا رہے ہیں بھائی دیکھ پہلے کال بات کر لین دیجی اتنا ہی تھا یار بس اورا سفار میں معلی ہاں ہاں بولیے بھائی
بولو بھائی
بول رہے ہیں آم بہت لذیذ ہے
ہاں
آم بہت لذیذ ہے
لذیذ ہے تو لیذ ہی رہنے دیجیے بریانی اریانی چل رہا ہے
بریانی کدھی کھات تھے بھائیر
ہ ہ صحیح ہے
پرسوں کھائے تھا پرسوں فس دفس دے
ہاں
لگا لری
مرا خیال سے خالی لگے گا ایک تو باقی سب ہے گا
ہاں بھائی ارے ترین بھائی کا پورا ہونے والا ہے بھائی
کتنا ہوت ارے کتنا آ رہا ہے اس کا
پتاہ نہیں اس کا وہ دیکھا نہیں ہوگا شاید اس کاب ہی آیا ہوگا
ایک آد لاکھ
ہ چ پانچ ہزار پورا کرنے میں آ جائے گا
ہاں
ہوں ا سال تو بولے دل ہی نا ف دل نا کیا کہیں بائی آپ آپ کو بول رہے آپ کو بول رہے تھے
ہوں
کیا یہ کر لو کر لو لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں تو کہاں کریں گے چ بار میں صرف
ہ ٹائم تو نہیں ہےاں
پھر آگے سے مجھے بولی سننی پڑتی کس رات تم کس کو کس کو دے دیا نہیں پورا کر رہا ہے ہے کہ نہیں
کون بولتا
آگے والے جو میرے اوپر اوپر کے لوگ ہیں میں تو میں تو ایک ہو گیا کاچی کیا کہتے ہیں نا سرونٹ آپ کے ہو گیا
تو کون دیا آپ کو یہ سب ہے بتایا کون
میلا ہ میرا میرا تو ایک مالک تنویر ہو گیا ترییر کا مالک طویر خالا تنیر خانہ رور خھانا مالک آگےگ اسی طرح سلسلہ بس سلسلہ چلتا آیا ہے
ہاں
جی لیکن نہ یہ یہ یہ یہ تھوڑی میرا مالک ہو سکتا ہے کبھی
بولو
شکریہی یہاں پر فری فائر جم رہا ہے بھائی صرف فری فائر ارے فری فر ہم اولڈ پلیئر ہیں بھائی اولڈ طریقے سے ماریں گے نا تو سر سب مددے گا ا
تنویر کھیلتا ہے وہ
ارے سب یہ بورڈ کی طریقرح طرح کیا ہوتا ہے کچھ بھی ہے تو میرری طرح تھوڑی کرل سکتا ہے
وہی تو ایک بھی بندہ نہیں مار رہا ہے چار راؤنڈ میں
کون کب
کوئی نہیں بس
کب کب کب کی بات ہی ہے
بول دیا بس
نہیں یہ بات کب کی ہے
ہوں
یہ بات کم کی ہے
پتا ہی نہیں میرے کو تو میں کل ہی تو نہیں مارا تھا چار رن میں
ہاں
ہوں آپ پروپلیئر ہے تو آپ کو کیسے کوئی مار سکتا ہے بتائیے
ہ چھو بھی نہیں پائیں گے ہم کو بات مارنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے آپ مجھ کو چھو بھی رہ سکتے ہیں کہے کہ ہم موبائل میں کل ہم ادھر سے موبائل میں کھیلیں گے آپ ادھر سے موبائل میں کھیل گے چھوئ گے کیسے
ہ اگر موبائلوں میں کھیلیے گا تو موبائلوں کا اندر والا نہیں چھو سکتا ہے نا
ہاں وہی وہی اب بہت سمجھدار ہے ط ر ہے آپ کی طرح اگر ہم بھی سمجھدار ہوتے تو آج بہت بلند مقام میں پہنچ جاتے
سمجدار ہوتے تو یہاں پہ ہم تھوڑی نا ابھی چکی کٹ رہے ہوتے
نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں بھائی
جو بولنا ہے بول
اب شاہ نواز بھائی کو جانتے ہیں
کون سا آ نما
یہ د یہ کیا کہتے ہیں گیا پڑ گئے میں ہے پڑھتے
ہوں
ہاں جن تو
نہ ہی پتا ہوگا وہ تھوڑا وہ تھوڑا سلیبریٹی ٹائپ کے ہے صھے بیٹری ٹائپ ایک بڑا آدمی ہے بانک والا آدمی ہے اب مل جائیں گے اس سے ضرور آئیں گے ہاں مل توتنے لگے بہت بہت ہیی ہےینڈ اسمارٹ ہے لیکن یہی بات ہے کہ چڈی رے پہمتے یہ حلا بہت کرتا ہے حلا کرنے والے بہتاں نہیں بائی نہیں آپ بہت بہت ایک بہت آپ گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں آپ سے بات کریں گے آپ سے بات کریں گے دو منٹ بات ہے آپ کا بات کرے گا ہیلو انکال
ہلو السلام علیکم
وعسیکم آ کہاں سے بول رہے حضور
آپ کہاں سے بول رہے ہیں
ہم تو انڈیا سے بول رہے ہیں
ہم تو انگلینڈ سے بول رہے ہیں
انگلش میں بات کیجیے ہو آر یو یو آر وے فرام
ہ انگلش اتنا ہارڈ والا نہیں آتا
تو انگلینڈ میں آپ رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ گھنٹہ زباتے ہیں کیا
ہاں یہاں پہ گھنٹہ ہی کوالتے ہیں کھا کیجیے گا
ہاں تو لگ رہا کہ اب ادھر ہی لوکل آدمی ہیں بھائی